کھانے نہیں چاہیے جتنا ہو سکے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی من کرتا ہے باہر کی چیزیں کھانے کا تو کبھی کبھی کھا لینی چاہیے پر کبھی کبھی کھانا چاہے چھ مہینے میں ایک دو بار کھاتے تو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن بار بار کھانے سے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے
جی یہ تو صحیح کہا ہیں آپ نے لیکن گھر کے کھانے میں کیا ہینا ہمارے گھر والوں کو زیادہ گھر کا کھانا پسند نہیں آتا ہے
بولیے اسی لیے باہر کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے پیٹ وغیرہ بھی خراب ہوتا ہو سکے تو گھر پہ ہی بنا کے کھائیے
جی اس میں تو ہمیں پتا رہے گا کیا ڈل رہا ہے کیا نہیں ڈل رہا ہے
بلکل باہر کی چیزیں میں پتتا نہیں کیا ڈال تے ہیں کیا نہیں ڈالتے ہم کو بھی پتا نہیں چلتا
پھر تو صحیح فرمایا آپ نے کچھ بھی ڈال کے پکائیں گے اور پھر وہ آ جاتا ہے گھر میں
بلکل اس لیے
پر دیکھا جائے تو وہ جی
بولیے کیا
بسں ہم کہہ رہے تھے کہ پر دیکھا جائے تو آج کل کے جو بچے ہیں یا ہم ہماری بہن کو لے لیجے ہماراری آپی ہی ہو گئے ہمارے بھائی جان ہو گئے ان کو تو ہمارے گھر کا کھانا بلکل پسند نہیں آتا ہماری آپخ پورے دن باہر کی چیزیں کھاتی ہیں اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی پھر بھی ان کو گھر کا کھانا پسند نہیں آتا نہیں تو ان کو تیل مسالے میں اتنا زیادہ کیوں پسند آتا ہے ہماری امی تو کہتی بھی ہیں کہ کبھی کبھی گھر کا بھی کھا لیا کرو گھر کے سادے کھانے سے بھی تمہارا تمہاری صحت پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا ریتا تم باہر کا کھا کھا کے اپنی صحت بگاڑ رہی ہو
لیکن یہ بڑی غلط عادت ہے یہ یہ عادت کو ہمیں سدارنا چاہیے تاکہ بوشیہ ہمارا سوستھ اچھا رہے آج کی زندگی دیکھو تو ہم سب چیزیں ملاوٹی کھاتے ہیں اور اوپر سے ہم باہر کی چیزیں کھائیں گے تو ہمارا سواستھ اور خراب رہے گا
جی یہ تو صحیح کہا آپ نے تیل کے نام پہ ریفائنڈ آئل پام آئل میں تو کھانے بن کے آتے وہ پیکڈ فوڈ کا ہم نے کتنا ویڈیو دیکھا ہے کہ اس کے اندر صرف اور صرف پام آئل رہتا ہے اور پام آئل تو صحت کے لیے بالکل ہی خراب ہوتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہے آج کل ہر چیز میں ملاوٹی ہو گئی ہم کوئی بھی چیز شدھ کھانا نہیں کھا پہلے کے ٹائم پہ لوگ پہلے بہت شھ کھانا کھایا کرتے تھے تبھی وہ لوگ اتنی ان کی عمر دیکھو کئی کئی ویکتی تو نبے سے سال تک بھی زندہ رہتے ہیں وہ پہلے شھد کھانا کھاتے تھے
ایک سو دو سال تک بھی ہم نے سنا ہے لیکن آج کل کے لوگوں کا تو مطلب کچھ رہ ہی نہیں گیا گارن کہ کب تک رہیں گے کب تک نہیں مطلب اتنی ملاوٹی والی چیزیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے لنگس خراب ہو جاتے لیور خراب ہو جاتے لیور انفیکشن ہو جاتے ہیں مطلب کیا ہی بولوں
بالکل یہ لیور وغیرہ خرابی ہوئی یہ تو ہمارے باڈی کا سب سے اہم حصہ ہے یہی چیز خراب ہو جائے گی تو آگے وہ کتنی تکلیف ہوتی ہے
یہ تو صحیح فرمایا آپ نے ہماری ایک دوست ہے اس کی جو ابو ہیں ان کا ان کا بھی انتقال ہو گیا اس چیز کی وجہ سے
دیکھیے کم کم عمر میں ان کے بچے چھوٹے رہتے ہیں ان پ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ باہر کی چیزیں کھانا ہمیں تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمیں بھی لگتا کبھی کبھی چیزیں باہر کی کا لینی چاہیے ویسے وہ باہر کی چیزوں کو ہمیشہ کھاتے رہنا چاہیے بڑی غلط بات ہے
ا توھر صحی فرمایا آپ نے ہم بھی اپنے آپ ہی کو سمجھائیں گے کہ کم سے کم تھوڑا کم کر دیں کیونکہ ابھی تھوڑے سے ہی شروعات ہوگی ان کے مطلب پھر عادت لگ جائے گی پھر صرف باہر کا کھانا کھائیں گی وہ
بالکل اس لیے ہمیں باہر کی چیزیں نہیں کھ رہے ہیں اور گھر میں بھی تو کافی چیزیں رہتی ہے جس میں ہمیں پروٹیین فائبر اسٹرگ وغیرہ سب کچھ ہمیں گھر کے کھانے میں سے مل جاتی ہے
ج صی فرمایا آپ نے چھوٹی سے چھوٹی چیزیں کا بھی بہت بڑا محول ہوتا ہے
بالکل دودھ وغیرہ ہو گیا سویا بین ہو گیا سوہجن کی سبزیاں آتی ہے یہ سب اپنے شریر کے بڑے اچھے ہیں ان میں بڑے ماترا میں فائبر ہوتے ہیں پروٹین ہوتا ہے یہ سب کھانے سے ہمارا شریر بھی تندرست رہتا ہے
کہ کھانے کی وجہ سے اور بھی ساری چیزیں اچھی ہوتی جیسے کہ اگر آپ آولا کھائیں گے تو آپ کے بال اچھے رہیں گے پھر
بالکل صحیح فر ہماری گھر میں تو ایسے چیزیں آتی ہے آب جو چیزیں کھائیں گے وہ تو سواستھ بھی اچھا رہتا ہے بال بھی اچھے رہتے ہیں اور اپنے اسکن پر گلو بھی آتی رہتی ہے ایک دم چہرے پر الگ ہی چمک رہتی ہے جب ہم گھر کا اچھا کھانا کھاتے ہیں باہر کی چیزیں کھانے سے ہمارے فیس وغیرہ پر پمپل وغیرہ بھی آ جاتے ہیں اور بہت اداسی تھکان جیسی چیزیں لگی رہتی ہے جب گھر کا چیزیں کھاتے ہیں آولا ہو گیا کئی طرح کے فروٹ کے جوس ہوتے وہ سب پینے سے نا چہرہ پر گلو بھی آتا ہے
یہ تو صحی کہا آپ نے
باہر کا لمکا جوس وغیرہ پہن پینے سے اچھا ہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ اچھا پیے کھیں گھر کا جس اس کی وجہ سے سواستھ بھی اچھا رہے اور اسکن بھی اچھی تی دے تو دکھتی ہے
بالکل باہر کی چیزیں کھانی بھی تو ہیلدی چیزیں کھایا کرے جیسے فروٹ سلاد ہو جاتا ہے نہ کوئی ناشتے میں اڈلی وغیرہ بھی کھاتے ہیں تو وہ بھی صحت
جی اس میں تو زیادہ تیل بھی نہیں رہتا وہ اسٹیم ہوتا ہے اس کے لیے
بالکل باہر کی چیزیں جتنا ہو سک اتنا کم کرنا چاہیے اور گھر کی چیزوں پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے وہ بھی ٹائم ٹمٹیپر پر کھانا چاہیے اتنا زیادہ کوئی بھی چیز ہوتی جیسے چاول ہی لے لو زیادہ کھانے سے موٹاپا بھی آتا پر ہم کم ماترا میں کھائائے تو وہ ہمارا چاول جو ہمارے سواستھ کے لیے بھی اچھا رہتا ہے
یہ صحی کہا میں نے سنا ہے کہ کاربوہائڈریٹ ملتا ہے چاول سے
بالکل اسی لیے گھر کی چیزیں وغیرہ ہی کھانا چاہیے ت کہ سواستھ بھی اچھا رہے
جی یہ تو صحیح کہا آپ نے کہ گھر کی چیزوں کو بھی صرف ہم ماترا میں کھائیں گے تو ہمیں کسی بھی مہنگے بیلنس ڈائٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی
جک آج لوگوں کو یوا کوچ سمج ہی نہیں آگتی بڑی چاؤمین پیزا برگر باہر کی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ان کا لیور بھی کمزور ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں کھانے سے لیکن نکا ممر میں میں لیر خراب ہو رہا بالکل اچھی بات نہیں ہو
یہ تو صحی کہہ رہی ہیں آپ ہم سے بھی یہی ساری چیزیں یہ تو صحیح کہا آپ ہم یہی ساری چیزیں کھاتے رہیں گے پھر کل کو اٹھ کے ہمارے ہمیں کتنی بڑی بڑی سمسیا ہو سکتی ہے لیور کی ہو سکتی ہے دل ہارٹ کی ہو سکتی ہے پھر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں
ب یہ سب چیزیں تو ہمارے باڈی کا اہم ہے ح ہے جب یہی چیزیں خراب ہو جائ گی تو آگے کتنی زیادہ تکلیف ہوگی ہو سکتا ہے کہ ہم سمے سے پہلے بھی جا سکتے ہیں آج کے تو ویسے آج تو ویسے بھی چیزیں ملاؤ ر کھاتے پہلے کے ٹائم پر ہوتے تھے جب شدھ وغیرہ کھاتے تھے کھیتوں میں کام کرتے تھے تو ان کی کثرت تو وہی ہو جاتی تھی آج لوگ جم وغیرہ بھی جاتے جم کے پاؤڈر وغیرہ میں بھی کافی ملاوٹیں آتی ہے جب تک پی رہے ہیں تب تک جیسے چھوڑ دیا ویسے پورا باڈی ایک دم جڑکیاں جڑکیاں آ جاتی ہیں ان پر
ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں سستی ہیں وہ بڑی مہنگی آتی ہیں
بالکل ایک تو سے مہنگی بھی آتی اور ہمارا سوستھ بھی خراب کر کے چلی جاتی ہے تو ہم سب پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے اوپر سے جو اور پیسہ برباد ہونے والا ہے وہ ہم خود ہی دے رہے ہیں
یہ تو صحیح کہا آپ نے ابھی ہمارے ہمارے شریر ہم اپنے آپ سے ضرورت تو کچھ ضروری تو کچھ ہے نہیں
بالکل ہم اپنی صحت اپنے ہاتھوں سے ہی خراب کرتے ہیں ہم اپنی صحت کا دھیان رکھیں گے اچھے سے کھائیں گے پیئیں گے اور تھوڑا موڑا ایکسرسائز بھی کریں گے ہمارا سواد اتنا اچھا اچھا رہے گا فٹ رہیں گے زیادہ تھکان باہر کی چیزیں کھانے سے نا پیٹ بڑی جلدی بھر بھی جاتی ہے اور پورا دن آپ کو کھایا بھی نہیں جائے گا ایک بار باہر کا پیزا کا لو آپ پورا دن کچھ بھی نہیں کھا پاؤ گے آپ اتنا اس میں یہ سب چیزیں ملے رہتی ہے اسے جیتتا ہو سکے گھر کی چیزیں کھائے ماترا میں کھائے تاکہ آپ کو تندرست بھی ملے اور فٹ بھی رہے اور اسکن پر گلو بھی رہے اور کام کرنے میں من بھی لگا رہے کئی لوگ باہر کی چیزیں کھاتے ہیں نا
یہ تو سی کا اپنے گھر میں پوشک کاہر کھائیں گے تو ہم پورے دن ریفریش رہتے ہیں ہم ہمارے اندر ایک جان سی رہتی ہے جس میں ہم دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں
بالکل صحی فرما رہوں گی ا باہر ک چیزیں کھانے کے کیں کڑھی چرچا بھی ہوا سواستھ کے لیے بھی اچھا نہیں رہتا
میںس صی کہا آپ نے ہماری جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ہی سمجھنی چاہیے کہ ہم ہمیں کیسے رہنا ہے کیسے نہیں رہنا ہم بھی اپنے آپ ہی کو سمجھائیں گے کہ وہ اب آج صرف زیادہ باہر کا نہ کھائیں
بالکل چلیے بلک آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا
جی ہمیں بھی آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا خدا حافظ
اف